السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
اور بتائیے سب خھریے تھے ہمارا بھی سب خریے تھے
انا ن سب ہو گیا
ہاں بھائیین کھا لیے آپ کھا لیے کیا کیا کھائے ہیں
ہمم کھائے ہے آج بنت تھ اج دن بناا تھا چکین
ٹھیک ہے چلیے اچھی بات ہے ہم بھی ادھر بریانی
ہ اس کے ساتھ سلاد بھی بنا تھا س سلاد کھانا چاہیے ہیلدی ہوتا ہے ہمارے گھر پہ تو روز بنتا ہے اس ہ صحت کے لیے کافی اچھا رہتا ہے شریف فٹ رہے گا
اور بتائیے پڑھائی لکھھی کیسے چل رہا ہے بھائی جن ہمارا بھی سب کھا گیا چل رہا ہے
اور بتائیے کہیں گھومنے جانے کا پلان
ہاں بھائی جین سوچ رہے ہیں کہ کشمیر گھوم کر آیا جائے ادھر وہاں پہ بہت ٹھنڈی رہتی ہے
جی بھائی جان بہت اچھا بھی جگہ ہوتا ہے
ہاں وہ بہت ہی اچھا جگہ ہے اور بتائیے نا آب کھانا بنا لیتے ہیں
ہاں بھائی جان بنا لیتے ہیں آپ بنا لیتے ہیں
ہاں ہم بھی بنا لیتے ہیں ہم چاول دال سبزی ہر طرح کا سبزی ہاں چکن بھی بنا لیتے ہیں
چکن ہی بنا لیتے سب تو اور اچھی بات ہے جی ہم بھی بناتے
کیا کیا بنا لیتے ہیں
ہم بھی بنا لیتے ہیں چکن اور سب چکن بنا لیتے ہیں دال چاول ہاں سب سبزی بنا لیتے ہیں
تو وہاں موسم کیسا ہے بھائی جان
موسم بڑھیا ہے تھوڑا گرمی پڑ رہا ہے ہاں گرمی بہت ادھ پڑ رہا ہے لائٹ نہیں رہے گا تو لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا انسان کا
ہوں صحیح کرہ رہے ہیں اگر لائٹ کٹ جائے گا پانچ منٹ کے لیے تو پورا پسیینہ سے
پورا پسیینہ سے شریر بگ جائے گا اگر اگر وہ بھی اگر رات کو بائک چلا گیا تب تو اور دقت ہو جائے گی بھائی جان
ہاں سی کر رہے بائی جا
دن میں تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ گھوم لیا بھی جائے گا رات کو کہاں گھوما جائے گا
وہی تو رات کو چھت پر ٹہلے گا بھائی جن اچھا لگے گا
جی بھائی جان آپ سے ٹالیں گے بہت اچھا بات پتا ہے
ہوں اور بتائیے کہیں گھومنے چلیے گا شام کو سوچ رہے ہیں کہ بیچ پہ آپ گھما کر لایا آپ و
ہاں کیوں نہیں چلیے بہت اچھا رہے گا ساتھ میں ساتھ میں گھوم لیا جائے گا ندی ندی کے ہمارا نا سب سے فیوریٹ پلیس ہودا ہے ندی والا جگہ ہم زیادہ ہم زیادہ ندی کے ندی کی طرف ہی گھومتے ہیں جا کر
انٹنجیبل ٹیکسٹ
انٹینجیبل ٹیکسٹ
اور بس یہ آم کھاتے ہیں بولیے
ہاں کھاتے ہیں آپ بتائیے آپ کہتے ہیں آپ کا کون سا فیوروریٹ فروٹ اناودیابل
پھل پھل ہمارا سب سے پسندیدہ فھل ہے سیب کلا
ہاں سب تو اور اچھی بات ہے بھائی جان یہ سب ہیلدی
ہاں یہ سب کافی ہیلدی رہتی ہے ہاں آپ کے لیے آپ کو کون کون سا پھل پسند ہے
ہم کو تو زیادہ کیلا اچھا لگتا ہے لا زیادک سب سے ا کیلا اچھا لگتا ہے پھر سے بھی سب ٹھیک ہی ہے
اور آپ کو رسگے کھانا پسند ہے بھج رسگے
انٹینجیبل ٹیکسٹ اں ہم ہمیشہ کھاتے ہیں ڈیلی
چلیے بھائی جان ہم چلیے کہ ہم کھلائیں گے آپ کو
ضرور آپ بھی آئیے کبھی ہمارے ساتھ ہم بھی ضرور کھلائیں گے آپ کو
بکرریید کام نہیں ہے گا گاؤں میں کہ شہر میں بھائی جن
بھائی جان سوچ رہے ہیں اس سال کا بقرعید ابو اور امی جان کے ساتھ منائے
چلیے ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں آئیے گا ہمارے گھر ہم کھلائیں گے آپ کو سویا پوڑی سبزی کھیر سب یہ سب بھی کھلائیں گے بریانی بھی کھلائیں گے
سن کر منہ میں پانی آ گیا ضرور آئیں گے بلائیے گا تو
ہاں ہمیں نہیں بلائیے گا
بلائیں گے ضرور آئیے گا
چلی اور بتائیے نا آپ کا پسندیدہ جگہ کون کون سا ہے
ہمارا پسندیدہ ہے کشمیر ہو گیا اور پہاڑی علاقہ سب ہوتا ہے
ہاں ہمارا پسندید جگہ تو بہت ہے کشمیر ہے شملہ ہے منالی ہے کوٹی ہے لداخ ہے گووا ہے کیرلا ہے یہ سب ہ یہ سوچ رہے ہیں یہ سب یہ سب جگہ گھومیں گے بارے اب دو چار سال میں جائیں گے یہ سب جگہ گھومیں گے
جی بھائی جان بہت اچھی بات ہے گھومنا چاہیے گھومنے گھومنے میں ن اچھا لگتا ہے
ہوں
جگہ میں جائیے گھومے جا کے الگ الگ پرکار کے لوگ
چلیے بولیے نا بھائی جان ہیلو
ہلو
بولیے نا کہانی بول رہے ہیں
گھر میں سب خریےت بھائی جان
ہاں بھائی جان سب ا تک خھلیے تھے آپ بتائیے کہ رہے بھائی جن بہت دھوپ نکل رہی ہے باہر نہیں نکلیے گا
جی بھائی جان ہم بھی یہی آپ کو کہنا چاہے
اگر نکلیے گا تو ایک چھاتا لے کر نکلیے گا اور پانی بوتل میں پانی لے کر نکلیے گا
تو یہ پڑھائی لکھائی کیسا چلا ہے اپ کا
سب خیریت سے ہیں بھائی جان سب اچھا سے چل رہا ہے اور بتائیے نا آپ کوچنگ جاتے ہیں بھائی جان پڑھنے چلیے سائیکل سے جاتے ہیں
سائیکل سے اچھا ہوتا ہے سائیکل چلائیے گا تو پیر کا بھی ایکسرسائز ہوتا رہے گا
چلیے اپ کہاں تک چیپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں آدھا کمپلیٹ
آدھا آدھا کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا بھی
اور بتائیے ن برتن مانج لیتے ہیں آپ
جی جی مانج لیتے ہیں
چلیے ہمیں تو ہم تو اب برتن مانجنا سب سے کٹھن لگتا ہے کھانا تو بنا لیتے ہیں لیکن برتن
برتن مانجنا بھی تھوڑا تھوڑا کٹھن ہوتا ہے لیکن جب کرتے کریے گا نا آپ تو دھیرے دھیرے عادت لگ جائے گا بھائی جان اس کے بعد تو اپنے کام کرتے رہیے
اور کہیں گھومنے جانے آ ج تو کہیں گھومنے جانا کا پلان ہے
ہاں ہاں سوچ رہے ہیں کہ ادھر باغیچے میں شام کو گھوم کر آیا جائے آم اور آپ اپنے باغیچے سے آم اور تھوڑا لیچی توڑ کر لاے گے اور کھائیں گے گھر پہ بھائی جانوروں کے ساتھ
تب تو اور اچھی بات ہے اور اچھا لگے گا گھومنے جائیے گا تو
ہم تو کہہ رہے چلیے بھائی جان نہانے
ج بھائی جان تب تب تو اور اچھی بات کہی ہے آپ نے گرمی بھی بہت
گرمی تو بہت ادھک پڑ رہی ہے
ضرور بھائی جان چل چلیے گا
چلئے گیم فری فائر کھیلتے ہیں بھائی جان
نہیں بھائی جان کھیلتے ہیں
ویسے کتنا لیبل آئی ڈی ہو گیا آپ کا
ہمارا ہو گیا ہے پچاس
چلیے ہمارا ساتھ بھی کھیلیے گا ہمارا ہو گیا پینسھ لیبول
بھائی جان آپ کب سے کھیل رہے ہیں
پینسٹھ سےیا چھیاسٹھ لیبول ہو گئے ہم چار سال سے کھیل رہے ہیں بھائی جن
ارے بھائی جان ہم تو ابھی سے کھیل رہے ہیں جسٹ ابھی سے
چ نہیں اور بتائیے نا
اور ہم کو بھی سکھا دیجیے گا کھیلنا
ہاں کھیلیے گا ہمارے ساتھ ابھی ہو جائیے گا اچھا پلیئر کھیلتے کھیلتے کرے لیچی ہو گیا ہے کھیں کہ ن ابھی خرید کر
نہیں ابھی تو نہیں کھائے بھائی جان لیکن کھانے کا بہت من کر رہا
اور بتائیے ملب کون کون سا ہیں پھل کے آپ کے بغیچے میں
ہمارے باغیچے میں لگا ہوا ہے آم کا پیڑ لچی کا امرت کا بھی لگا ہوا ہے لیکن ابھی ابھی ابھی گرمی اسٹارٹ ہوا ہے نا تو ابھی امرت کا نہیں ہوگا
ہ اور کٹہل کا کٹہل کا سائید پڑا ہوگا
فرا ہے ہاں فر گیا ہے ائی فر کیا کٹل کا ہاں
آ سن ہیں کہ کیلا کا بھی پین ہے آپ کے پاس
آئیے کبھی آپ کو کھلاتے ہو پاٹل کھلائیں گے کیلا بھی کھلائیں گے
اب بتائیے اس بار کی بقرریید میںب سامان وامان خرید لے بقرریید
جی بھائی سب خرید لیے ہے
ہم سوچ رہے ہیں کہ خرید لے آج س تائیس تاریخ کو تو ہے بقرعید
جی بھائی جان جی بھائی جان خرید لیے خرید لیجیے اچھا رہے گا جلدی خرید جی گیا تو
چلیے نا ہمارے ساتھ خریدوا دیجیے گا
آپ کے ساتھ چلیں گے تو اور اچھا بھی رہے گا ساتھ میں دیا جائے گا
ہاں ہم آپ کو گل گاپا کھلائیں گے
جی بھائی جان جی بھائی جان ہم کو بہت پسند ہے
اچھا اور بتائیے آپ کو کیا کیا پسند ہے کھیلنے میں
ہم کو کھیلنے میں پسند ہے کرکٹ ہم کو اچھا لگتا ہے اور ہاکی بھی ہ اچھ کل آج کل تو کوئی یہ سب کھیلتا نہیں ہے اور کوئی فون میں لگا ہوا رہتا ہے
ہاں بائی سی کرے
اس لیے بھائی جان ہم بھی اننے چلاتے رہتے ہیں لیکن لیکن گھومنا چاہیے بھائی ی اگر آپ باہر جا کے گھمیے گا نا
ہاں بھائی جان
صحت اچھا رہے گا
ہ آپ پھول آپ ہم سنے دیکھے ایک بار آئے تھے تو آپ کے چھت پہ پھول وول ہے کافی لگ
جی بھائی جان ہمارےھ ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ پھول ہے اب دیکھیے گا نا بہت بہت قسم کا پھول لگا ہوئے ہے جی بھائی جان ہے بہت زیادہ ہے
تو دو گو دیجیے گا
ضرور ضرور دیں گے آئیے گا دو کیو اور چار پانچ دے دیں گے آپ کو
چلیے نا شام کو کچھ بازار کھلائیے گا خرچا رچا کریے گا
جی چلا جائے گا
مج م مج کھلائیے
ضرور ضرور چلیے گا آج آج آپ کو پکا کھلائیں گے
تو بتائیے نا اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں اس دھوپ میں اتنی دھوپ میں تو جانا نہیں چاہیے تھا چ ہ گرمی کا چھٹی ہو گیا شاید
صیح بولے بھائی جان چھٹی تو ہو گیا ہے
ہوں اتنا گرمی میں بچے لوگ مطلب کسی کو تو جانا ہی نہیں چاہیے گھر سے
اور اور بھائی جان ایک بات بولے صحیح بولے ابھی پہل سے کتنا زیادہ گرمی بڑھ گیا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے نا ہ پہلے پہلے اتنا گرمی نہیں پڑ رہا تھا بھائی جان ابھی بہت ادھک ہو گیا ہے
چار چلیے بھائی جان آپ سے بات ہی کر کے کافی اچھا لگا
ہم کو بھی بہت اچھا لگا بھائی جان ضرور بھائی جان آپ بھی ہماری طرف سے اپنے ابو جان کو سلام دیلیے گا
اللہ حافظ بھائی جان